ہلو وعلیکم السلام
کیا حال چال ہے نیچ جات کی آدمی
سب ٹھیک
ٹھیک اپنا بت سب خراب ہے الحمد اللہ
زندگی بھر خراب ہی رہتا ہے کیا آپ کا
ہاںپ کیا کر رہے بڑھیا نہیں ہو رہا تو خراب ہی نہیں رہے گا کھانا وناا خا لیا آپ نے
ہوں کھا لیا آپ نے کھایا
آپ نہیں بھی کھا بھی نہیں کھا بھی رہےتے تو ہم نہیں کھلانے وال رہے تھے آپ کو
ہم ویسے بھی نہیں مانگنے ویسے بھی ہم
نیچا جات کے آدمی کو نہیں کھلاتے ہیں
آپ میرے سے غریبیں ہیں
آپ کتنا روپیہ مہینہ کماتے ہے ہم کو یہ بتائیے تو
ہم دس کروڑ
اسی لیے کاریا میں بات کر رہے ہیں نا
وہ تو میرے بھائی کا پاگل پن ہے تو
اچھا وہ سب چھوڑی ہے آپ نے پڑھائی وڑھائی کہاں تک کی ہے وہ
جی الیون تک کی ہے
الیونتھ کے آگے پاس ہی نہیں ہو پائے نا
کیے ہیں ابھی کر ہی رہے ہیں تو پاس کی کیا بات ہے
کیا تو آپ کو ٹینتھ میں کمپارٹمنٹ لگ گیا تھا
اچھ کیا بول دیا
وہ آپ کا ریزلٹ بول رہا تھا
او رزلٹ غلط بولا ہے
اچھا آپ مطلب صحیح بول رہے ہیں نا
ہوں
ویسے آپ نے کیا کیا بنایا تھا آج کھانے میں
بھنڈی کے بھجیا روٹی
او اسب کیا ہو رہا ہے ابھی آپ کیا کر رہے ہیں بیجی ہے یا خالی ہے ویسے تو آپ دن بھر بے روزگار ہے تو کالیے رہتے ہیں
ہ بے روزگار ہے گھر کے قدمی آپ کرنے آتے تھے
آاں
میرے گھر کے کام آپ کرنے آتے ہیں
گھر کے کام کتنا سن رہوے کرتا دو گو برتن اور تین گو کے کھانا بنانا ہے اور کیا
ہوں ہوں آئیے نا تو کر دیجیے
اتنا کام میں اکیلے کر لیتا ہوں دبئی میں
ہ دبئی میں دبئی کے ڈی بھی نہیں جانتے ہوں گے
ڈ بات تو یہ ڈی نہیں جانتے لیکن یو بی اے آئی جانتے ہیں
ہ ایک دم دماگ سے پیدل ہوتا ن کا جی
سنی نا آپ اے بی سی ڈی ایم کو سنائیے اے کے آگے رن لگا دیجیے گا
نہ چھوڑ دیجیے ا والا نہیں آتا ہے سمپل بولیے تو سمپل سنا دیں گے
ج سےے ابھی بارہب اور لانے والا ہے تو تیاری ویاری چل رہا ہے پورا ہیبی میں
ہوں
کیا تھا آپ نے بولیے بولیے
تہوار ہے تو نہیں چلے گا
تو وسے کیا کیا خریدا اپ نے تیاری کے لیئے؟
بہت سارے سامان خریدے ہیں گھر کو سجائیں گے
او گھر کو سجائیں گے آپ
ہوں
ہاں لیکن ایک بات ہم کو تعجب لگ رہی ہے کہ کہ آپ کا جو ناک ہے وہ اتنا چو کیسے گیا ہے
ا آپ کا منہ دت اور دت خبڑا دے کس سے
وہ تو میرا بچپن ہی سے لیکن آپ کا تو فی الحال سے چور رہا ہے نا
جی نہ کہ یہ بھی میرے بچپن سے ہی لوگوں کو دیکھنے میں لگتا ہے اب آپ کا دانت ایک دم کھپڑا کی طریح ہے
اب ہے ٹو ہے کیا ہی کر سکتے ہیں
ا آئیتو ہے
ویسے ایک بات پوچھنی تھی آپ سے آپ نے کس اسٹریم سے ایڈمیشن لیا ہے الیونتھ میں
کیوں
ویسے بتا سکتے ہیں تو بتائیے ایک جاب دلوا دیتے آپ
نہیں چاہیے ج گھر کے چولہا چکی پھکنا ہے تو جب کہ کیا کریں گے
ارے وہ بہت اچھا جوب ہے اس میں آپ کو بس کچھ نہیں کرنا صاف کرنا تھا
نہیں وہ سا جاب نہیں چاہیے وہ بہت مہنگا پڑ جاتا ہے اتنا امیر آدمی ہم نہیں بننا چاہتے
نہیں پوچھے گ کیا صاف کرنا تھا
نہیں ہم جانتے ہیں کیا صاف ستھرا کرنا بہت امیر اس وہ سب پتا ہے امیر آدمی جانتا ہے جیسے کہ آپ
ابھی آپ نے کہا کہ آپ میرے سے زیادہ میرو پک رہے کہ میں آپ سے زیادہ م مطلب کہنا کیا چاہتے ہو آپ میرے کو یہ بتاؤ نا
ہم غریب ہی ہیں
وہ تو ہو آپ بولو چحمت بولو وہ تو ہو
ہاں تو وہی ہے
کیا تو اور بتائیے
اور بتائیے لائف میں کیا چل رہا ہے آپ کا لائف میں کیا چل رہا ہے
ارے کچھ نہیں ابھی میں نے تو ابھی سی اے کیا ہوں تو جو وہ ابھی ملا نہیں ہے ایک آد دو مہینے کے بعد جو ملے گا آپ کیا کر رہے ہو ویسے
کچھ نہیں
سننے میں آیا تھا کہ آپ کہیں گھومنے گئے تھے ہیں
ہوں گئے ہوئے تھے
کہاں صاف کر ارے کہاں پہ گئے ہوئے
جی میں گئی تھی نتر ہاڑ
تو بتائیے وہاں کے بارے میں کچھ
وہاں گئی تھی ہم لوگ فیملی ٹرپ گئے تھے
وہاں جانے کے بعد خوب انجوائے کیے
ہوں
کچھ کھائے پیے وہاں کے پورن سین دیکھے وہاں بہت اچھا تھا
ایک دم پورا یہاں گرمی ہے نا تو وہاں ٹھنڈی تھی پوری
ہوں
ہم لوگ سب ہم میرے بھائی اور میرے ابو میری بہن چار پانچ آدمی گئے ہوئے تھے
اچھا
جی
ہوں
وہاں پہ بہت بڑے بڑے پیڑ پودے تھے فل ول تھا
ہوں وہاں سب سے اچھا آپ کو کیا لگا
وہاں کا سب سے اچھا مجھے نا ایک دم پورا نیچرل سین دیکھنے میں اچھا لگا اور وہاں کے مو موسم وہاں کے اچھا لگا
ویسے آپ لوگ کیا سے گئے تھے کس چیز سے گئے تھے آ لوگ
جی ہم لوگ بائک سے گئے تھے دو بائک تھی تو ایک اسکو
تو وہ سڑل تھا بھائی پاس ہے
ہاں اس میں میرا بھائی چلاتا ہے
جو یہاں ڈھنگ سے ڈھنگ سے ڈالٹے گ سے مکتا نہیں جا پاتا ہے اس سے اپنے طرح ہر چل گئے ہیں
ہاں میرے بھائی ہم تو اسکوٹی میں بیٹھے تھے ابو ساتھ وہ وہ میرا بھائی چلا رہا تھا سڑل آدمی سڑل نہیں ن چلائے گا
گا اچھا آپ کو بھائی سرل ہے
ہاں زندگی بیک مان سے جل جائے گا
تو آپ سڑک کی بہن ہیں
جی نہیں ہم اچھے کی بہن ہیں
آپ کا بھائی تو سڑا لیتا آپ اچھا کیسے ہوگے
نہیں وہ جاات سے نکال سوری فیملی سے نکالا ہوا ہے
کے تو یہ نیتار ہٹ کی ہو گیا ہے
وہ تو دوسرا کوئی گیا تھا وہ میرا چچیرا بھائی گیا تھا
وہ چچہرا بائی بستاڑ
نہیں سرل نہیں ہے وہ وہ سنیے بھی وہ بھی وہ بھی گیا تھا تو وہ اپنا بائک سے گیا تھا ہم گئے تھے تو اپنے ابو ساتھ اور اور بھائی تھے تو اپنے بائک سے گئے تھے
تو آپ سرل کے سات کہاں گئے
ہم آپ سرل کے ساتھ کیا آ گئے وہ بھیھ مانگنے لگا ہم کو جانا ہے ہم کو جانا ہے
ارے پرس میں گئے تھے دلی
جنتر منتر میں
نہیں جنتر منتر سے ہم چلے ہم گھومنے گئے تھے اپنا کی آرام سے گھوم ام کر
بتائیے ابھی جنتر منتر متر میں چل رہا ہے ابھی آپ کو جانا چاہیے آواز اٹھانی چاہیے
کوئی فائدہ نہیں ہے جان سے کیا فائد ہے جنتر منتر میں
تو آج کا ہے پگ رہے تھے
جنتر منتر میں جانے سے فائدہ یہ ہے کہ فری کا کھانا ملے گا کو
جی نہیں یہ سب بھی ہو جائے گا
کیسے بھیک ہو جائے گا آپ کون حساب سے اس کو بھیک کہہ رہے ہیں جب وہ اپنا مرضی سے وہ آدمی وہ شخص وہ کھلا رہا ہے محمد زنید تو آپ پھر کیسے کر سکتے ہیں کہ وہ بھیھیک ہے آپ یہ میرے کو بتائیے اگر کسی کا بھی چلیسوا یا چالوم ہوتا تو آپ جا کر وہاں کھاتے ہیں تو وہ بھیھیک ہو گیا
نہیں بھیھیک نہیں ہوا لیکن آپ کیسے بول رہے ہیں کہ نہیں یہ بت دیکھے س سنیے میری بات آپ بول رہے نا کہ اس میں کوئی فائدہ نہیں ہے
آپ بھیگ مانگی ہو یہ بتاؤ میرے کو
آپ خود بھیھک مگے تبھی سے یاد آ رہی ہے
مجھے یاد نہیں آ رہی میں آ سے پوچ رہا ہوں جتنا پوچ رہا ہوں اتنا جو آب زیادہ بچر بچر مت کیجیے میرے پاس
نا تو گولی مار دیں گے تورنت
آج تک آپ کو چیٹی مارے ہیں
مچھر مارے ہیں بھینس مارے ہیں سب مارے ہیں تو
کتنا راڑ ہے آپ اھی جانور کا حملہ کر رہے ہیں
اوں
آپ کو شرم نہیں آنا چاہیے
نہیں آنا چاہیے نا
ویسے آپ کیا کیا کھانا بنا لیتے ہو
دماغ کے دہی اور کچھ بناتے ہیں
بس ایک کی کوو ڈس
نہیں بولی تو بریانی کوا برییاانی مرغا بریانی ا
اولا بریانی بناتا ہے گا پنٹ کی سرویا بتا
ہ وہ آپ کو لگتا ہوگا وہی تو مست لگتا ہے
سرویا بھتوا پھیٹ کے بریانی ہو گیا وہ
ہ تو
ا
ہمارے گھر کی یہی ہے
سیرو یہ بات پھیٹ کے
ہوں تھوڑا در ہی بول یہ آواز ٹکرا رہا ہے
آواز ٹکرا رہا ہے ٹھ تو آپ ویسے کون سے اسکول میں ایڈمیشن لیے ہیں
جے ایل ایف
ز ایل ا کالجٹس نٹ اسکولٹس ا کالج برو
ہوں
چلو ٹھیک ہے